بتایے
ہلو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہو نہیں نہیں پتہ نہیں آپ آپ کو ٹاسکز آئے ہیں وہاں اس کے بعد میں نے سسٹر سے بات کی تو اس کے ساتھ مج اچھے سے بات ہو گئی دس منٹ برابر کیونکہ ہم دس منٹ کریں گے تو فائدہ ہے ہاں تب فائدہ ہے اب میں نے چھوٹی کے ساتھ ابھی آپ کے بیگ جب کٹ ہوا نا میں کیا چھوٹی کو تو اس نے کیا تو اس کے ساتھ بھی آپ ہیتا گا یہی کہ دو منٹ ہو گئی تو بس
ٹاسک آتا ہے وہ کب آئے گا ٹاسک
صبر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے
ہوں ہ
ہاں اور سنا و بس دعا ے خیر آپ صب بیٹھی ہو نا ش ححمد فون کی
میں نے کیا وہاں بوبا نے اٹھایا مجھے بولا کچھ کون ہو کون ہو میں نے مطلب میں ہوں میں ہوں پھر اس نے کی تھوڑی بات تو پھر رکھا فون ہاں
یہھر ل گ آپ گئی پھر آنٹی کی یہاں کہ آپ نہیں جانا ہی
ہاں ٹھیک ہے اس کو کیا ہے
انکل جس کا نا یہ کیا کہتے ہیں گال بلیڈر نکالا
نہیں میں نہیں گئی مجھے یاد ہی نہیں رہا
نہیں مجھے پرسوں میں نے اس کو دیکھا اجاکباہ جب تب مہنگا ئی ج ن کیفے میں نے اس کو دیکھا تو اس نے بات کی تو علیم تھا میرے ساتھ ہم گئے تھے تھ یہ لانے کچھ کیسنے کے لیے تو اس اس نے بولا نہیں نہیں آ جاؤ چلو ابھی بھی ا تک ہے آسی بھی ا تک ہے میں نے سوچا اب میں کیا بولوں میں نے کہا کوئی بات نہیں میں مجھے آنا ہی ہے فیمس پیم میں گئی تو لیکن میں نہیں گئی پھر پھر میں نے سوچا میں جاؤں گی پھر اقرا آپا نے بولا کہ وہ آیا کوئی مجھے تو آپ لوگ جاؤ گے بس وہ بھی بات ہے وہ کیا خاص ہے ہمارے یہاں عام ہے اچھا یہ بات تو سچ ہے
میں نے لائی چپل میں نے دکھائی رانی کو بھی آنٹی کو بھی سب کو پسند آئی
مجھے نہیں دکھائی
مون کو میں نے ادھر میں نے لی تھی ساتھ میں نے بلیک کلر کی لائی تھی پھر میں نے بولا میں چلتی ہوں سیون ہنڈریڈ میں
اچھا مجھے پرسوں شام کو ہوں ہوں بولو نا
کیا کیا پرسوں شام کو
میں جو پرسوں مجھے میں چپل لی ہے میں اسکول میں لگاتی ہوں نا وہ سلیٹ جب مجھ پکنک جانا تھا نا ہمیں تو میں نے کہا صاحب جی کو میں کیا لگاؤں گی مجھے کچھ نہیں اس پے اس بیچارے نے یہ مجھے شام کو دس سوا دس وہ نا وہ باٹا کی جو ہوتی ہے دو سو تین سو میں وہ چپ ل وہی لائی لیکن کمفرٹیبل کی پانی وانی میں مزے آتی ہے اس میں تو مضبوط ہی لگی مجھے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں ہاں آپ کو ٹاسک آئے ہوں گے ورنہ آپ کو کیسے فون ہوتا مجھے
تو پھر کس میں آئیں گے وہ ٹاسک کہاں پہ آئیں گے اسی کاریہ میں
ہاں آپ نے کیا نا آپ نے اس چیز سے کال کیا نا مجھے کاریہ سے
آپ کال آتی ہے مجھے نہیں آتی ہے کرنی یہاں سے کہاں سے کرنی ہے کال
میں نے کال کیا کے آپ نے کیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں وہاں پہ آئیں گے نا میں سکھاؤں گی نہیں اسی ایپ میں ہے نا اسی ایپ
ہاں لیکن مجھے آتا ہے نا وہاں پہ فارم پہ آپ یو پی آئی اور بیک اپ
تو یو پی آئی دینا آپ کو ہے ایم پے یا جی پے
نو مجھے کچھ نہیں ہے
تو پھر میں وہ دیکھوں گی وہ بتاؤں گی
تم صبا کو فون کرو اسے بولو
ہاں ابھی نہیں ابھی آپ میرے ساتھ بات کرو نہیں آر يو اوکے بوقوف لڑکی بیوقوف لڑکی کیا کررہی ہو یہ
کون میرا دوست اسد نا
ہاں نہیں ابھی نہیں آئے
پھر کب آئیں گے صبا کو بولنا تھا نا یہ کب اتی ہے پھر
آپ سب کہو یہ ب آپ یہی بات واں سب کو کرنی ہے آپ کو کہاں آپ طلاق کہاں آپ کو ہوئی نہیں تو آپ چاند پہ ہوتی لیکن افسوس آپ کو یہی عقل لگی ہے اسی عقل نے اسی اسی عقل اسی کر بکواس بند اور بولو یہ نہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو شادی وادی مت پہ جانا ہے کہیں آپ لوگوں
ہاں ہمیں جانا ہے فرسٹ تو سیکنڈ اگست کو جانا ہے میں نہیں جانا چاہتی لیکن مجھے جانا ہے ببو کی او آسی ہے نا آسی کی بھابھی اس کی دو بیٹوں کی شادی ہے جس کو نے صحبہ کے ساتھ کیا تھے تامپورہ کے اس کی اور چھوٹی والی کی شادی ہے
اب بھیون کو اچھا فرسٹ ا سے ابھی ٹائم ہے نہیں آپ کیا ہے پندرہ دن ہیں آپ خالی
ہاں تو وہ ادھر جانا ہے فرسٹ اور سیکنڈ آگست
اچھا ٹھیک ہم میں ابھی تھا ہمیں سپتمبر ہے پانچ چھ سپتمبر
ہم ہم هم نے
اور خدایا بس کیا بولو میں اب پلان ہے مجھے پالن کے کل جاؤں گی میں کہیں
علیم اور یہ کہاں ہے مصطفی
وہ ٹیوشن سے آئے اب وہ یہاں کوچے پہ کھیل رہے ہیں ابھی آنگن میں بیھٹے تھے اب نکلے باہر بس کھیلو بہتر ہے فون کو ہاتھ میں لینے سے کہ باہر کھیلو اتارو اتارو کاپی فون ساتھ ہے
ہو بوال ہییر پہالواگ سے خل
ہاں میں ان کو بول رہی ہوں نا میں کپڑے لا آؤں گی اوپر سے دو تین منٹ لگیں گے وہاں پر بھی تو ہوگے بولیں گے کہاں گئی
اچھا تو اگر آپ کو کل کو یہی کام کرنا ہوگا تو آپ اس ٹائم کیا کرو گے
ایسے ہی کام فون ہاتھ میںلوں گی تو کام کروں گی بات کروں گی
پہ بھی مت پابندی ہے اور بولوگی کہ پرائیویسی نہیں ہے
نہیں نہیں ارے وہ تو پیسوں کنے مٹے چاند پر مٹے جا چت پے جاؤ ادھر
ہاں ہاں سچ میں
کیوں مت
بالکل یہ بات سچ
اسی میں ہ
بولیں گے برو یہ لو فون اور یہ لو کرو باتیں کتنی دیر تک اچھا ہاں اب بس شکر اللہ کا
ان کے لیے اچھا تھا وہ دن بھر دن بھر کرتے بہت سارے
ہاں یہ بولو مجھے یہ نہیں ہے سسٹر کو بت فون کیا سسٹر کو مت فون وون کیا
زیادہ مجھے نہیں نہیں مجھے ٹائم ہو گیا اس کو فون کرتے
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں اور سناؤ
بس گیا کمی ہے بہت آپ کہتے ہیں لیکن ابھی تین منٹ ہیں چار منٹ ابھی چار منٹ باقی تو بس آپ بولو مجھے یہ نہیں کہتے ہیں آ سل انیس سے بریش ہے
ہاں میں نے بھی سنا ہےو رین فال ہیوی ہیوی
لیکن دو دن ابھی بہت زیادہ گرمی ہے کال پارسو کہتے ہیں نا
ہاں آپ اسکول کھلیں گے تو اب زیادہ ہو جائے گی بس گرمی
ہاں یہ ہے نا یہ وہ نا وہ نیلو عصمت
آہاں
وہ گئے ہیں ہو گئی تھے نیہا گوریز
کس نے بولا
مجھے ہے نا نیلو کا نام
اچھا ٹھیک ہے
اسی میں اسٹیٹس چل رہا ہے تھرڈ ٹرپ ٹو گریز
اچھا ٹھیک ٹھیک
امم
اور باقی ٹھیک سناؤ کچھ خاص
بس کیا بولوں بس بہت گرمی ہے آج اب آج ہمیں آٹھ بجے
کیا ہے آٹھ بجے
آج ہمیں آٹھ بجے لائٹ چلی جائے گی کہ پاور چلا جائے گا پھر دس بجے تو گرمی سے مار جائے گا انسان لیکن پھر بھی ہم یہاں ہمارے یہاں یہاں سے آگے ہے نا یہ دریا اس کی لہریں کبھی کبھی آتی ہیں تو ہاں اور سناؤ کچھ اب اب کل جا رہی ہو یہاں رانی
راانی کے یہاں ہاں مجھے ضرور جانے ہے تو جانا ہی جانا ہے
اچھا ٹھیک مجھے تو کل ایچ ایم ٹی جانے کا ارادہ ہے ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہو جائے میں نے رانی میں نے کہا آپ کو میں نے رانی کو کہا کا وہ ایپ ڈاؤن لوڈ
امم
کہ رہے نہیں پتہ نہیں یہ کیا کہگا مجھے نہیں کرنی مجھے نہیں آئے گا کیا تو مف بھی تانزیل امن کو کہا میں دیکھوں گی کیاوہ ںسب یہ تو آپ کو اپنی مرضی ہے کرنی ہے تو کیا وہ میرا فائدہ ہے بولنا میں نے سمی کو بھی بولا تو اس کو لے کے میں نے کہا ابھی اس نے بولا مینس آپ پہلے چیک کرو تو مجھے کہنا ہاں تو کیا بولوں میں اب آپکو میں وہ اب آلی ایک منٹ میں رہ گیا ہمارا یہ اور
تو ہی کری تھی کام ہے تو تھک گئی تو سے بات کرتے مجھے اندر بلارہی ہیں بٹ آںیڈ کمپلیٹسٹ
ہاں بالکل بالکل صحیح لیکن آج بہت گر می ہے یہ کہہ رہے تھے بچے مجھے پول بن پھول کو پھونک بھرا اس میں پانی پہ چڑاؤ بس بچوں میں نے وہ بند کیا اب میں وہ کروں گی کام کیونکہ کال آگر ان شاء اللہ وہاں گئی وہ باند ہے مانا پھر سے مجھے اس میں بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لگائے لگے گا پھر بس اس لیے بہتر میں نے بولا نہیں ان کو زکام بھی ہو گیا ہے
ٹھیک
سنا آپ نے اب میں نے ان کو بولا نہیں
کن کو بولا نہیں
انہیں کو نا مصطفی علیم کو بولا نہیں آج میں نہیں کھیلنے دوں گی تو ابھی نہیں آپ وہ کہہ رہیں تے آج بھی ہم ٹیوشن نہیں جائیں گے بس نہیں آج جاؤ پھر کل دو دن اور چھٹی کرنی ہے اس لیے آج جاؤ ہاں چلو بیٹھ خواب خدا کے حوالے چلو بیٹھو خدا کہ حوالے